ہلو
ہلو وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ
جی میں ٹھیک ہوں آپ سنیں
ہم بھی بالکل خیریت آپ فرمائیے آپ کے گھر میں سب خیریت سے ہیں
جی بالکل بالکل تیاریاں چل رہی ہیں آپ کے یہاں کیسی تیاریاں چل رہی ہیں عید کی
بالکل ہمارے یہاں پر بھی عید کی کافی اچھے سے تیاریاں ہوتی ہے ہمارے یہ کافی ٹیسٹی سیویاں بناتے کافی سوادشٹ بنتی ے ہمارے یہاں
جی جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے ہمارے گھر میں بھی صاف صفا ئیاں چل رہی ہے ابھی صاف صفائیاں پہلے کری جا رہی ہے کیونکہ گھر میں بہت گندگی ہوتی ہے تو عید کو پوری بہت صفائی کا ماحول زیادہ رہتا ہے گھر میں صاف صفائی کا زیادہ مطلب وہ رہتا ہے ہمیں صاف صفائی کا خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ سارے مہمان آنے والے ہوتے ہیں ایک سال ہے ایک سال بعد آتا ہے عید
بالکل صحیح فرمارہی یہ تو تہواروں کا یہی رہتا ہے ایک مہینے پہلے سے صاف صفائی گھروں کے سجانے کی تیاریاں ہمیں شروع ہی ہو جاتی ہے تو کافی اچھا لگتا ہے کہ دیکھیے تہوار کے لیے کتنی تیاریاں کر رہے پہلے سے صاف ستھرے ہیں کلر جس کے گھر میں کلر وغیرہ خراب ہو جاتا ہے کلر وغیرہ بھی کرواتے ہے بیڈ شیٹ وغیرہ ب بدلتے ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں رہتی اس کا کافی دھیان رکھے کافی اچھے سے سجاتے ہے اپنے گھر کو پھر تاکہ مہمان وغیرہ آتے تو وہ بھی دیکھتے ہیں تو ان کو بھی کافی خوشی ملتی ہے
جی بالکل مہمان لوگ آئیں گے سبھی لوگ اور رک کر بھی جائے گا کیونکہ وہ ہے نا ابھی سب لوگ بہت دن بعد آنے والے ہیں تو تھوڑا گھوم پھر بھی لیں گے عید کے بعد تو اس لیے رک بھی جائیں گے کچھ مہمان لوگ تو اب ویسے بھی روز روز مرہ کی زندگی سے کہیں فرصتیں ملتی ہیں
بالکل صحیح فرما رہی ہے تو تہواروں کا دن ہی ہوتا تاکہ سب آتے ہے کہ ایک ساتھ ملنا جلنا ہو کھانا پینا ہوتا ہے پھر گھومنے جاتے ہیں تو کافی اچھا لگتا ہے کہ باقی دن تو سمے ملتا نہیں ہے تو یہ جب سمے وغیرہ ملا ہے تو کافی اچھے سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے
جی جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے ابھی کیا ہے نا پردے وردے سب بدلنے ہوتے ہیں کیونکہ گندے ہو جاتے ہیں اور کیا ہے کہ مطلب ہمیں اور بھی گھر میں صاف صفائیاں کرنی ہوتی ہے نئے نئے دستر خان وغیرہ قالین وغیرہ اب ایس چلو گے نا آپ سیل لگی ہوئی ہے عید کے موقع پہ تو وہ لے آئیں گے ہم بالکل ہاں
کافی اچھے سے لے کر جارہے کافی اچھا ہماری امی تو یہ سب کی تیاریاں پہلے ہی کر لیتی ہے کیونکہ پتا ہے کہ بارش کا موسم ہو جاتا ہے اس وقت تک تو دھونا وغیرہ ہونے میں کافی سمسیا ہونے لگ جاتی سوکھتے وغیرہ بھی نہیں ہے اس لیے ہمارے امی پہلے سے تیاری وغیرہ کر لیتی ہے اور جو بچے رہتے ہیں تو اس ٹائم پر کر لیتے تو کافی اچھا لگتا ہے کہ تہواروں کے دے اتنا اچھے سے دھوم دھام سے منانے مناتے ہیں سارے پریوار وغیرہ
جی جی بالکل بالکل کیا ہے نا کہ مطلب ابھی بازار میں آ عید کے موقعے پہ اچھی سیل لگے ہوئی ہے تو میں سوچ رہی تھی کچھ دستردان وغیرہ اور کچھ مطلب قالین وغیرہ اور بہت اچھی اچھی مطلب گھر کی سجاوٹ کی چیزیں اور کچھ پتیلے وتیلے کچھ بہت سارا سامان لے آئیں گے عید کے لیے کچھ بچوں کے لیے
بالکل ہماری امی کو نا برتن وغیرہ بھی چاہے تھاپ کی عید وغیرہ کے موقع میں سب نئی نئی برتن میں ہی ہماری امی کھانا وغیرہ بناتی ہے تو کچھ چاہیے بھی تھا کیونکہ بہت سارے برتن خراب بھی ہو گئے اور اس میں استعمال بھی نہیں کر سکتے اس لیے ہمارے امی بھی کہہ رہی تھی کہ چلیے سیل وغیرہ لگا ہے تو تھوڑا سامان گھروں کے سامان وغیرہ لے کر آ جاتے اور عید وغیرہ بھی آ رہی ہے تو اس کے لیے کچھ تیاریاں بھی ہو جائے گی
جی جی بالکل بچوں کے لیے کیونکہ بچوں کے لیے عید زیادہ خاص ہوتی ہے ان شاء اللہ کیونکہ انہیں زیادہ شوق لگا ہوتا ہے تو پہلے ان کے لیے خریداری کرنی ہے کیونکہ بچوں کی پہلے خریداری ہو جاتی ہے نا تو ان شاء اللہ یہ سمجھ لو بڑھوں کی تو ہو ہی جاتی ہے پھر
بالکل ان کو کبھی پسند آتی ہے پھر گھر پہ کپڑے لے کر آ جاتے موبائل میں تین چار دن تو ان کے کپڑے لباس وغیرہ خریدنا ہوگا سمے چلا جاتا ہے کب ان کو پسند آتی ہے کبھی پسند وغیرہ نہیں آتی ہے تو کافی سمسیا بھی ہو جاتی ہے ٹائم تو ہمیں چلو ٹھیک ہے کہ کافی دوکان وغیرہ میں جاؤ تو آرام سے ان کی پسند وغیرہ کا دیکھ لو کہ ہاں کہ اب یہی لینا ہے نہیں لینا تو پوچ وغیرہ کے پھر لے کر آؤ تو کافی اچھا لگ
جی جی پھر کل جی پھر درجی بھی ٹائم دے گا تھوڑا میں بھی سوچ رہی تھی اپنے لیے دو لباس سلوانے کے لیے تو سوچ رہی تھی کہ درجی کے یہاں ڈال دو ں پھر دو درجی بھی وقت لے گا سلنے کے سلائی کے لیے تو کیا ہے نا پہلے سے ہی کر دیتے ہیں تو آپ کا دیے گا بازار
بالکل تو بتائیے کب جا رہے ہیں کی تیاری کرے تو ہم بھی اس ائ ہمارا ہمارے ہم بھی چلتے کیونکہ کافی سارا سامان وغیرہ بھی لینا ہے کچھ لبازیں وغیرہ اپنی امی کے لیے بھی لینا تھا ہمارے لیے بھی لینا ہے اور ہمارےاا ہمارے کز ہمارے بھائی بہن بھی آنے والے ہے تو ان کے دینے کے لیے بھی ہمیں چاہیے بھی تھا
بالکل بالکل بالکل ابھی کیا ہے نا ویسے نا عید سب کے لیے خاص ہوتا ہے آپ کےا عید کتنا خاص ہے
ہم کو تو عید پر کافی تیاریاں ہوتی ہیں ہم تو کافی دیکھ کر ہی تیا ری کے لیےگھر میں سب مہمان وغیر آتےہیں نہ گفٹ وغیرہ بھی کافی ملتا توتح تحفہ ہی وغیرہ ملتا تو کافی خوشی ہوتی کہ سب تحفہ وغیرہ دے کے جاتے ہیں
آج کل ک ایک چیز چلن چل گیا نا کوئی بھی تیوہار ہو کوئی بھی فنکشن ہو اس میں ریٹرن گفٹ دینے کی وہ پڑ گئی ہے تو بھی بچوں کے لیے نا تھوڑا سا کوئی تحفے وحفے لے آئیں گے اور ویسے نا بچوں کے لیے عید جیادہ خاص ہوتی ہے بچوں کو عید والے دن نا عیدی کا سب سے زیادہ جا رہتا ہے ہمیں عیدی ملے گی ان شاء اللہ انہیں اپنے نئے نئے کپ ڑے پہننے کو ملتے ہیں
بالکل یاد رہتا ہے کافی تیاریاں ہم بھی کر لیتے ہیں اور ہم کو بھی کا کافی انتظار رہتا ہے کہ عیدی وغیرہ ملتی ہے تو کافی اچھا لگتا ہے کبھی پیسے مل جاتے کبھی کپڑے وغیرہ مل جاتے تو کافی خوشی ہوتی ہے
جی جی جی ویسے میں سوچ رہی تھی نا کہ اب کی بار نہ بچوں کو عیدی نہیں دے کے ان کے لیے اچھے اچھے ا تحفے لے آتی ہوں کیونکہ بچوں کو نا پیسے تو خرچ ہی کر دیتے ہے ادھر ادھر کر دیتے تحفے رکھے رہتے ہیں نا تو اچھے لگتے ہیں ان شاء اللہ کچھ عیدی میں دینے کے لیے تو تحفے لے آتی ہیں سندر سندر
بالکل ہمیں بھی عیدی وغیرہ کے لیے دینے کےلیےکچھ چار پانچ تو چاہیے تھا کیونکہ چھوٹے بچے اتنے ہیں تو ان کو نہ دے تو ان کو برا بھی لگ جاتا ہے کبھی کبھی کہ عیدی کا ان کا انتظار رہتا ہے پھر نہیں دیتے نہ ان کو کافی برا لگ جاتا ہے تو یہ سب کی تیاریاں وغیرہ کر کے جائیں گے کافی اچھا لگتا ہے اور بتائیے آپ کے یہاں پر کچھ پکوان وغیرہ میں کیا بنتا ہے
جی میں پکوان تو بہت سارے بناتی ہوں کی کیونکہ بچوں کا بھی خیال کر کے بنانا پڑتا ہے کچھ بڑے لوگ آتے ہیں کچھ ہمارے بڑے بزرگ آتے ہیں تو سب کے خیال سے نا میں بہت سارے پکوان بناتی ہوں اور میٹھی سو یاں بناتی ہوں خورمہ بناتی ہوں اور کیا ہے کہ مطلب بہت سارے مطلب دعوت میں بہت ساری چیزیں بناتی ہوں کیونکہ نا اب دعوت کے لیے تو دعوت کے لیے اور رسنے کے لیے کھانے پینے کے لیے مطلب تہوار کے ہیں نا اب ایسے ہی رو روز کسی کے گھر کوئی نہیں آتا ہے انشاء اللہ تیوہاروں پہ ہی آتے ہیں سب لوگ
تیوہاروں پر آتے ہیں تو اچھے سے دعوت و دینی چاہیے تاکہ وہ بھی دیکھے تم کو بھی کافی اچھا لگا کہ کافی اچھے سے تیاریاں بھی ہوتی اور ایک مان سمان بھی ہوتا ہے تو ان کو بھی کافی اچھا لگتا ہے
جی بالکل محبتیں بڑھتی ہیں نا اس سے اور کیا ہی ہے نا کہ مطلب عید نا ا بہت اچھا مطلب سب سے خاص ہوتا ہے بھائی چارے کا پیغام دیتے کہ آتا ہے عید پہ نا ایک دوسرے کو گلے لگا تے ہیں مبارکبادئیں دیتے ہیں اور ویسے بھی ات نا ہاں کتنی بھی کسی سے مطلب لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے کسی ان کو سب کو بلا کے گلے شکوں کو نا ایک دوسرے کو گلے لگاتے اور بداھائیاں دے یہ عید پہ
بالکل صحیح فرمارہے ہر ایک مطلب ہی ہو بس ایک جٹ ہو کے خوشیاں منا تے ہے پھر سب ایک سب کھاتے ہیں پھر اگلے دن آرام وغیرہ کر کے پھر اگلے دن ہم لوگ تو گ گارڈن وغیرہ ہوا آج پاس کی جو چیز ہوتی تو وہاں پہ ہم لوگ گھومنے وغیرہ بھی جاتے ہیں تو کافی اچھا لگتا ہے سب پریوار کے ساتھ گھومنے وغیرہ جاتے ہیں فو ٹو وغیرہ لیتے ہیں کافی اچھا لگتا ہے ایک ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ عام دیکھا جائے تو روزمرہ کی زندگی میں سمے وغیرہ کسی کو ملتا ہی نہیں ہے کوئی آ ہی نہیں پا تا ہے تو یہ سب کا تہواروں کا یہ ہوتا ہے کہ تہواروں کے دن ہی آ پ اتے تھے تب اچھے سے ہم لوگ مناتے وغیرہ ہے بالکل بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے
جی بالکل آپ نے نا صحیح فرمایا ہے اور کیا ہے نا یہی وقت ہوتا ہے جب اپنوں سے ملتے ہیں اس کے بہانے سے ہم ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں سب سے گفتگو ہو جاتی ہے ہنسی مذاق ہو جاتی ہے ان شاء اللہ سے محبتیں بڑھتی ہیں ملنے ملانے سے بالکل روز مرہ زندگی سے ہٹکے ہوتا ہے یہ دن کچھ خاص ہوتا ہے انشاء اللہ
کافی اچھا بھی لگتا ہے کیونکہ دیکھا جائے تو روز وہی ہوتا ہے کچھ نیا ہوتا ہے تو اپنے کو بھی کافی زیادہ اچھا لگتا ہے سب آئے ہیں بیٹھتے ہیں ساتھ میں بناتے کھاتے تو کافی اچھا لگ
جی ایک دو دن ایسا لگتا ہے وقت کا تو مطلب پتہ ہی نہیں پڑ پڑتا کہ کب نکل گیا ان شاء اللہ گھر کا ماحول اتنا خوش مزاج ہو جاتا ہے گھر کے لوگ سب باتیں کرتے ہوتے ہیں گفتگو کرتے ہیں ہنسی مذاقیں کرتے ہیں اور ہم لوگوں کا تو کیا ہے نا کہ ہم لوگوں سارا دن کچن میں پ کھانا بناتے پکاتے اور مہمان نوازی کرتے ہوئے نکل جاتا ہے سب سے زیادہ تو اچھا مطلب بڑے بزرگوں کا اور بچوں کا ہی ہوتا ہے کہ جو کہ عیدی خوب اچھے سے مناتے ہیں سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا
بالکل صحیح فرماے آپ پورا دن تو کھانا وغیرہ نئی نئی چیزیں بنانے میں اور اتنے لوگ آتے ہیں تو زیا دہ بنانا بھی پڑتا ہے تو کافی سارا سمے تو اس میں بھی چلا جاتا ہے پر چلو ٹھیک ہے کیونکہ تہواروں کا دن ہے تو یہ سب تو کرنا ہی پڑے گا
ہاں اتنی دور دور سے لوگ آتے ہیں ہمارے مہمان لوگ آتے ہیں تو ان کی مطلب اتنی قسمت تو بنتی ہے اور مطلب کہ ان کا اتنا مہمان نوازی کا تو ہمارا بنتا ہی ہے نا ہمارے گھر پہ آئے تو مہمان نازی کا کرو ان کی اور مطلب ان کو اچھے سے رکھو خوش رکھو ان کا اچھے سے توقین کرو انشاء اللہ یہ ہمارا سب بنتا ہے اور وقت رہتا ہے تو ویسے میں بھی نا اپنی امی جان ابو جان پھوپو کے یہاں بھی چلی جاتی ہوں تھوڑا عیدی کے لیے ہی کچھ ہمیں بھی تو بھائی انتظار رہ کا ہے نا یہ
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ
ہاں بالکل مجھے بھی نا آج آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا
مجھے بھی آپ سے بات کر کے کافی اچھا لگا ا اللہپ
م م بچ ہھ ی ہاں ج انی کیا بیا لگیس من وہ